ہیلو وعلیکم السلام اچھے ہیں
جی سب خیریت اللہ تعالی کی رحم ہے اپ سنائیں
ہم بھی سب خیریت ہیں آپ فرمائیے آپ کے کیا حال ہیں آج تو تھوڑا کافی دنوں بعد آپ سے ملاقا بات ہو رہی ہے کیوں نہا آج ہم نا
اں بالکل
آج ہم نا ایک خشنے کےدار پر نیک جو آرتیہ ہں وتی ہیں ان کیپ بات کرتے ہیں تو
جیی
میں آپ کا ااپنا آج اپنی مطلب میں آپ کو جو ا بتانے جا رہی ہوں جیسے میں اپنی نا آج کی زبان کی فساحت اور بلاگت کے ساتھ ایک ایسے روحانی اور عملی موجو کا احاطہ کرنے جا رہی ہوں جو کہ کسی بھی انسان کے سکسیتھ کو تراسنے کو اس کے مقدر کو شوانے اور اس کی اسے زمین کی فوں سے اٹ کر کامیابی کے ا بلند کرنے کا زامن زامین ہے سورو اس محہ میں آپ کا استقبال ہے
شکر اللہ بالکل بالکل بالکل آپ نے محترما اجے جو درست فرمایا تو آج ہم ایسے ہی اپتجیسے موضوع پر گپتیو کریں جو کہ ہ ہمارے لیے ہ خلیدی عنوان ہے اور اس نے مقدار کا تعمیر اور اس کی اہمیت تو اس کے ارے میں پھر کی کیا خیالات ہیں موحترما
ہم نا اپنی جو عادتیں ہوتے ہیں ان کو خود چنتے ہیں جیسے چاہے وہ اچھی عادتیں ہوں چاہے وہ بری عادتیں ہ مگر ہماری جو آتے ہیں ہمارا مقدت طے کرتی ہیں افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان آنا آج کا
کا سبیک
زمین ہے جو سہولت چاہ ہے اپنے آچر ڈو لڑ آھوں کی کئی مطلب لاسٹ لا ہو چکا ہے
کبھی تو میں ول ہج
چھوٹی سی نئی عادت ہے انسان کو ایک فڈارا بنا سکتی ہے اور ایک اچھی
میں ک
میری عادت ہے کہ پورے بجود کو جب آپ مطلب پتن کی گھڑی میں دھکل سکتی ہے اور ناجب صورت حال پر آپ کی تانست مدانہ خیالات کیا کہتے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل ہ آ جووتی ہےدراصل ہماری بدن کاابو گیر کرنا عمل ہے جو نستقل دوہراےگا نی کے سبب ہماریجستے کا لازمی حصہ بن جاتا ہے کسی دان سبندان خوب فرمایا ہے کہ جو مطلب ایک فیل کا بیج وہ آرت کی فصل کاٹو آدت کا بیج وہ کردار کی فصل کاٹو کردار کا بھی ہو تو تکدب فصل کاٹو تو یعنی اسی تمام چیزوں کا دارمدار اس بات پہ ہے کہ سب و روز کا کیسا معلوم ہے اور آئی ایم اسی کلیدی اواب کو نہایت ہی گہرائی سے پیش گفتگو کریں گے تو بکتی پابندی صبح کے جی اس کے بارے میں کیسے خیالات ہے موحترما
سو کے ا جیسے کہ کردار کی تعمیروں اور ہاتھوں کا رفت مطلب اور وقت کی جو پابندی ہے کی کھیجی ہے نا اگر ہم تاریخی روپوں سے ان قوم اور ویکتیوں کی مسائنہ کریں جیسے کہ ان کی دنیا پر آامر نقس چھوڑیں تو تو ان کے نا وقت کی پابندی اور صبح کے جی عادت مکرجی پر نظر آتی ہے اس عادت کی تاثیر اتنی پور اثر ہے ا کیکہ وقت کی پابندی درصل کائناات کے نظام کی پسداری ہے سورج اب اپنے وقت پر ادے ہوتے ہی ہے چاند تارے اپنے میاد گردش کرتے ہی ہیں جب ان انسان نا صبح اپنا جو عادت بناتا ہے صبح کی چاہے وہ اچھی عادت ہو چاہے وہ بری نصب صبح کی پاکدا ہوا سے اپنی لوگوں کو سیراب کرتا ہے صبح کا جو وقت سهر کا وقت ہوتا ہے اگر جس میں ذہن سب سے زیادہ پرسکوں ہوتا ہے جوانسان وقت کی لگام پر ہاتھوں میں ہاتھ میں رکھتا تو ہے بس اسے اپنی اسے کبھی مفلوج نہیں ہونے دیتا وقت کی پابندی نا انسان کی بار میں نظم و جب سر پیدا کر دیتی ہیں اور ہر کامیابی کی کالی تی چابی بھی ہوتی ہے
بالکل بالکل کیا درست فرمایا ہے آپ نے محترمہ یعنی کہ یہ ایک اور عجیم آادت ہے یعنی کہ اسی گفتگو اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات کرنے کا سلیقہ ہے ایسیری بیانی آج کے دور میں جہاں ا لہجوں میں تفلیقی اور نفرت عام ہو چکی ہے وہیں اس سے عادت کا ہونا کتنا ضروری ہے تو مطلب ا یعنی کی یہاں پاقیجہ اور لطیف نقخہ دیکھ اٹھایا ہے کہ ا جو دراصل انسان کے دل اور ذهن کا تجرمان ہے یعنی کی اب اسی گفتگو میں دیکھتے ہیں ا مدم اور اوتار کے جو سمجی کے ساتھ ساتھ ب میں بھی ایک ایسی لاجوب عادت ہوتی ہے جو کہ دشمن کو بھی عزیز دوست بنا دیتی ہے اور ہمارے اخلاق کا معیار ہماری گفتوگ سے ہی طے ہوتا ہے کہ ہم کس لہجے میں بات کر رہے ہیں کس میں نہیں کر رہے ہیں عنی هوو بیواجے کتنوں ملال رنجسوں سے محفوظ ہی رہتا ہے تو ہمیں جو ہے بات کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے اسی لیے میں مستقل مزاجی اور عادت کی جو نفسیاتی چکرے ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال آتے ہے محترماں
بالکل کیا درست فرمایا ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے تو جیسے کہ میں جو فرمانا چاہوں گی اکثر دیکھا جاتا ہے کی لوگ جو سے جنون میں آ کر دو چار دن کے لیے اچھی عادت ہیں جیسے اےے ریاض جد مطالعہ یا پرہیز شروع کر دیتے ہیں مگر آ کاہلی کا شکار ہو کر اسے خیر واد کہ دیتے ہیں عادتوں میں آں استحکامات اور آ مستقل مزاجی پیدا کرنے کا ایک سائنسی نفسیات تی رابطہ ہے اور یہ پوری گپتگو کا سب سے باریک اور غور طرف پہلو ہے ہمارا جو دماغ کے اجہا چالاک ہے اور ہمیشہ اس کام کی طرف ملے اور جب ہم کسی نئی اور نئے کا آپ کاغذ کرتے ہیں نا تو دماغ پر ترود کرتا ہے جدید نفسیات کہتی ہے کسی عمل کو عادت کم درجہ پانے کے لیے نا کم سے کم اکیس سے چھاسٹھ دنوں کی مفت کے لی پرارنتی لازمی ہے اور ہم ذہنی پگڈنڈی شروع کرتے ہیں شروعات میں پگڈنڈی تنگ ہوتی ہے مگر جب ہم آج میں مس مسممت کے ساتھ جو روزانہ بنا ناگا اس امر کو دوہراتے ہیں نا تو پل ڈنڈی کا کو سادہ سہارا ب بن جاتی ہے کی پھر وہ عادت بوجھ نہیں لگتی بلکہ ہمارا جو وجود ہے نا سا سا حصہ بن جاتی ہے اس کا استحکامات کی وہ طاقت ہے جو کہ معمولی عرتوں کو عظیم کارناموں میں تبدیل کر دیتی ہے تو ہمیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس چیز پہ آپ کا کیا فرمائے ہیں
تو بالکل بالکل آپ نے آ صحیح آ بالکل درست فرمایا یا جن کی کا مطالعہ ہے کتب یعنی کہ جین کی جو پجا ہے اس کے بارے میں د کی کتابوں کا جو ہے مطالعہ کرنے کی جو عادت ہے وہ آج کل سوشل میڈ یا ریلس کے دور میں دور میں دم توڑ رہی ہے تو اس میں کی مطالعے کی عادت سے قطا تعلق ہونا دراصل ذہن کو بنجر کرنے جیسا ہے جس طرح جسم کو توانائی کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہو ہے اسی طرح دماغ کو روشن کرنے کے لیے مطالعہ کتب ضرورت ہوتی ہے آ صدیوں یعنی کہ کتاب سدیوں کہ علموں حکمت کا نچوڑ ہوتی ہیں یعنی جو شخص روزانہ میں یا آدھا گھنٹہ کسی عمدہ کتاب کے متعلق کو اپنی عادت بنا لیتا ہے اس کی سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے ا یعنی کہ کچھ فہمی سنکرتا سے آزاد ہو کر وہ صاحب وس اور صاحب فکر بن جاتا ہے یعنی کہ بری عادتوں کا کلآ کلمم آ کما نئ آتماؤں کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہے محترما
جو وہی عادتیں ہیں ایک طریقے سے
ھم
بن رہا ہے مطلب اس کو ایک طریقے سے ہمیں نا اس کو باریکی سے دیکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا آ مطلب اس میں سدھار لانا چاہیے بری عادتوں کا جو ہاں قلم کمائے اور نئی آتوں کا آکج ہے نا تو آپ کی ان باتوں نے دل کو اس سے حکام بکشا ہے آئیے اب ہم ہمارے سامائن کے لیے کچھ ایسے عملی طریقے پیش کریں گے جن سے وہ ہماری پرانی اور ہانیکارک عادتوں کو ختم کر سکے اور نئی عادتوں کا چرغ روشن کر سکے کیوں نہیں پرانی خراب عادتوں کو چھوڑنا اور نئی عادتوں کو اپنانا ایک روحانی کی مانند ہے جس کے لیے حکمت عمل کا ہونا آج ہر لازمی ہے کبھی بھی ایک دن میں کوئی مکمل تبدیلی کی کوشش نہیں کریں کیونکہ ہم ایک دن میں کرنے کا سوچتے ہیں وہ دوسرے دن ہمارے لیے ہانیکارک بن جاتی ہے کبھی کبھی ہم کیا یہیوا تامس میں آگ کہ ہاں ہم موٹے ہو گئےیوگ کریں گے لیکن دوسے دن ہمارے ہڈیاں درد کرنے لگتی ہیں تو ایک دن میں ہم کبھی بھی کچھ کسی بھی عادت کو سکھھا نہیں سکتے اور اگر صبح جلدی اٹھ کی عادت ڈالنی ہے تو روزان نا محض پندرہ منٹ پہلے اٹھ سکتے ہیں اگر پندرہ نہیں تو دس منٹ پہلے بھی اٹھ ستے ہیں دماغ پر بوجھ نہیں بتی اور آادت کے پیچھے ایک ٹریگر ہوتا ہے اور اگر
جی جی جی
ہاں جی چھٹی گر ہوتا ہے نا وہ آپ کو موبائل کی فال بیاتوں کو پڑھتے یا سوتے وقت اپنے دور دور رکھتے رکھ سکتے ہیں یا پھر اس میں جو چیزیں آرہی ہیں زیادہ تر ہم پڑھنے لکھنے کی چیزیں دیکھیں وہ بھی بہٹر اگر ہم ریل اسکرول کریں گے تو ہمارا وقت بہت جایا ہوتا ہے اس میں
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا یعنی خدا تماں دی بھی تو ضروری ہے ہاں مطلب ہم روزانہ اپنے حساب سے ڈائری لکھنا اور نیک عادتوں کا اپسار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے رننگ جو عادت ہے انسان کو سنجیدہ ہی بناتی ہیں اسی لیے جو عادت ہے ہمارے جیون کو ایک صحیح اور سنجیدہ بنانے میں کارگر ہوتی ہیں ہاں تو آج آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ
بالکل اللہ حافظ آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ
جی